ہلو ہاں ب بولو جمع کر کے رکھے
ایک سیکنڈ ہاں میں نے کو کیا تھا کال لیکن لیکن پھر آپ نے کیا وہاں سے
وہاں سے جب آیایں نہیں میں نے سوچا تھ میں کرتی ہو پھرا اپ کو ٹھیک ہے اور آہش پہ تھوڑا بہت کرو سلو تاک سنولی کرو گے نا جلدی جلدی کر
ہوں
آپ کے کتنے ٹاسکس بچے ہیں
میرے میرے تو ابھی فائیف ہی ہو گئے ہیں میرے فائیف ہی ہو گئے ہیں آپ کے بعد مجھے فائف ہو جائے گی اس کے ساتھ بات کیونکی مجھ آ رہے تھے ٹسکس اس میں صرف ریسیور بن رہی تھی ساب کی
اچھا آپ نے کسی اور کے سا بات نہیں کی
ابھی بولا نا میں نے کل فرینڈ کو ابھی مجھے آپ کے سات بات کرتی کے نمبرس تھوڑا تو اس نمبر پے اصل مجھے کوئی آج تک مجھے اس میں ٹاسک نہیں آتے تھی ٹاسکس
اچھا
ہمم اور زین فنش یور ہوم ورک
مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اچھے سے ہاں اب ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک
میں ادھر
اور اب تھک ہو
ٹھیک ہو دادہ دادی ہے آپ کو ہیلو
ہیلو
ہیلو ہاں دادا دادو ہے
ہاں
اچھا اچھا ٹھیک
دا دادو نہیں ہے
وہ ہی دادی ہے
دادی ہے اور نانو نانی ہے
آچھا اور اور کچھ خاص آپ ہی بولو اور بولو کچھ آپ ہی بولو نا کچھ آپ چھوٹی ہو آپ کو کچھ بولنا ہوگا
آپ نے کس مطلب اسکول میں پڑھا ہے
میں نے اقبال پبلکھ میں پڑھا ہے
اچھا
ہمم ہاں آپ کی ماما نے کہاں پڑھا ہے
میری مما نے اسکول مجھے نہیں پتا کی کس سکول آ میری مما نے نہیں پڑھا ہے سیون تک پڑھا ہے
اچھا اچھا کوئی نہیں اس میں کیا ہے یے تو اچھی بات ہے کچھ پڑھا نہیں ٹینشن نہیں ہے جاب نہیں ہے
ہاں
ہاں یے لیکن اچھی بات ہے آپ کی ماما کی اس نے بولا آپ کو سچ بولو ایپریشیٹ زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے کیونکی اس سے ہم ہمیں اس تو گنا نہیں چڑھیں گے
ہمم آپ نے کہاں تک پڑھا ہے آپ نے کہاں تک پڑھا ہے
میں نے میں نے بی اے بی ایڈ کیا ہے اب فضول ہے کیونکہ گھر میں بیٹھی ہوں کاریا چلا رہی
اچھا
اور ہ
بس آپ کا آپ کا کیا سپ نا تھا بننے کا
لائر
لائر
نہیں میں دو بچ چک ہوں ابھی کہاں ابھی کہاں اور بولو
اور
بس ٹھیک کچھ اچھا اچھا سنا
ہاں
اچھا
ابھی پانچ منٹ ہوے
ابھی پانچ ہی منٹ ہے ہمارا کر ہی یہ ہے
ہمم
اور بولو
ابھی چائی نہیں پی دس بجے کی مہینے پیتھی وہ ابھی کیا ویسٹ ہے بولیں گے صرف یہی بات ابھی میں نے چائے نہیں پی لیکن پینگے ابھی
اب وہیں پے رہتی ہو ابھی
مے رہتی ہوں ہم تو یہی رہتے میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں بسسنسس ہے میرے ہسبنڈ کا ایسے میں بولوں گی آپ کے ا انکل بولوں گی میں آپ کے لیے کیونکہ آپ چھوٹی ہونہ بچی ہمم تو میرے بچے ادھر ہی پڑھتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں ہم آتے ہیں ایک دو مہینے کشمیر میں تو
اچھا ٹھیک
ہاں میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی ایک جوب کرتی تھی آن لائن ڈیٹا انٹری الیکشنس کے آن لائن کرتی تھی یہاں سے ہی اس سے پہلے بھی بہت جاب کیے ہیں وہ چھوڑے سے آیا سم اور بولو
ہوں
اور سناؤ آپ کو جو ہم آپ کو بولی ہے وہی بولو کم سے کم
اور کیا ہوں
ریکارڈنگ ہی ہو جائے گی نا فر ہی آپ کو افیکٹو کال ہو جائے گی
آپ کو یہاں پہ کون کون رہتا ہے
میں ہم وہاں پہ ہاں میری بہن ہے میرا بھائی ہے بھائی ادھر ہی ہے بہن کشمیر میں ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اس کے بھی دو بچے ہیں میرے پاپا نہیں ہے میں پڑ ہی رہی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے آف ہو گئی پھر ہماری شادی جلدی جلدی ہو گئی سب کی
اچھا ٹھیک
ہاں تو ہم
ہوں
تو وہاں پہ میری ساس ہے سسر ہے نالند ہے تین ننند ہے دیور ہے کشمیر میں
ٹھیک اور
اور اور سنا پروڈکشن اگر آپ جھے پکٹ نہیں پاؤی سید دے ہی میرا انٹروڈکشن ہورا ہے آپ کو اور میں سورا میں سورا میں ہم میرا سسرال ہے ہم
اور کچھ
اور کیا سب کچھ بولا میں نے
آپ نے
ایٹ منٹس
آپ ہاں اپنے یہ کار یا ایپ کے بارے میں آپ کو کس سے پتہ چلا
میری بہن وہ ایمن ہے نا جو اس کی یہ ہے ہیڈ ہے وہ اس کی فرینڈ ہے میری
اچھا اچھا جی
اس لیے
ہاں اچھا ٹھیک
ہاں کفس میں بولا
اب وہ ہمارے گھر کے پاس ہی مطلب نیبر انہوں نے کہا
اچھا م نے یہ میری بہنے بولا اسی لیے وہ ہم سی اس سب کے بارے میں
کال آپ کو ہی کاٹنا ہے نا
ہاں ہاں مجھے یہ
کوئی اب یہب کم ٹائم بچچائے ہے وہ گس بعادی بات پھر اب میں آپ کو بعد میں کال کروں گی ٹھیک ہے ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے لاسٹ میں
ٹائم ہو گیا آپ کال کاٹیے اب کال کرٹیا آپ کا ٹائم ہو گیا